وعلیکم السلام بھح جان آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بالکل ٹھیک ہیں اور آپ بتائیں آپ ٹھیک ہو
اللہ تعالی کا شکر ہے آپ کی گھر میں امی ابو سب ٹھیک ہے
جی جی بھائی جان سب گھر میں سب کہہ رہیے تھے امی ابو بھائی جان آپ سب ٹھیک ہے اور بتائیے کیسا موسم ہے صبح ہی صبح آپ کے یہاں
آ بھائی جان کیا بتاؤ کل سے بہت گرمی تھی تین دن سے گرمی تھی لیکن آج دیکھیے کتنی بارش ہو گئی ہے بہت زیادہ بارش ہو ہو رہی ہے ابھی تو
اچھا بارش ہو رہی ہے آپ کے یہاں
ہاں ہاں
جی میں ابھی ابھی
باجا میں بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا کیا آپ سے کچھ ٹیکنالوجی پہ بات کروں آج
جی بالکل بالکل بر فرمائیے
بجن ٹیکنالوجی آج کے دور کی سب سے بڑی ترقی ہے اس نے انسانی زندگی کو پہلے سے زیادہ آسان تیز اور بہتر بنا دیا ہے آج ہم موبائل ف فون کمپیوٹر انٹرنیٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے چند لمب میں جو ہے دنیا کی سب سے ا سب سے جو ہے سب سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی وہ چاہے وہ کسی بھی کونے میں ہو بندہ
تعلیم صحت تجارت زراعت ٹرانسپورٹ شعبے ٹیکنالوجی کی وجہ سے ترقی کرا ہے بائی جان بجان اسی طرح ٹیکنالوجی نے وقت اور محنت دونوں کی بچت کی ہے اور انسان کی روزمرہ زندگی کو بہت زیادہ آرام دہ بنا دیا ہے اگر ہم دیکھیں گے ٹیکنالوجی کی اہمیت اور ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس مشکل اسے مشکل کاموں کو آسان بنا دیا ہے پہلے جو کام کنٹو یا دنوں میں ہوتا تھا اب وہ چاند منٹوں میں ہو جاتا ہے کمپیوٹرس اور انٹرنیٹ کے کی مدد سے جو ہے اسٹوڈنٹس آن لائن تعلیم حاصل کرتے ہیں بجان ٹیچرز جو ہیں لیکچرز دیتے ہیں اور اسی طرح ریسرچ بہت آسان ہو سے ہوتی ہے بجن اس طرح علم جو ہے حاصل کرنا پہلے کے مقابلے میں بہت آسان ہو گیا ہے بھائی جان
جی جی بالکل جو آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کیونکہ دیکھیے ٹیکنالو آج کل ٹیکنالوجی کا جو ہے نا دور چل رہا ہے اور یہ دور اتنا لوگوں کے اوپر چھایا ہوا ہے ہاوی ہوا ہے کہ ویسے بھی نا ٹیکنالوجی کے بنا آج کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے دیکھیے ٹیکنالوجی سے کتنی بڑی فائدے ہیں کہ پہلے لوگوں کو جیسے پڑھائی کے لیے دور جانا پڑتا تھا کافی پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا اب لوگوں کو جو ہے تعلیم تعلیم کے لیے اتنا دور نہیں جانا پڑتا کیونکہ آن لائن شکھا جب سے ہوئی ہے تب سے لوگوں کو لوگوں کو پڑھنے کے لیے جو ہے نا آسانی ہو گئی ہے لوگ گھر بیٹھ کر اپنی جو ہے تعلیم پوری کر لیتے ہیں اور دیکھیے کہ آپ نے دیکھا پہلے کے زمانے میں کیا تھا کہ ہمارے جو بھی بزرگ تھے ہمارے جی تو ان کو اگر کسی تک کوئی بھی بات جیسے پہنچانی ہوتی تھی یا خط کے مادھیم سے یا کیسے بھی تو اس میں کافی سمے لگتا تھا وہ وہاں تک کوئی بندہ اس کو لے کے جاتا تھا پھر وہاں سے آتا تھا پھر بتاتا تھا تو اس میں نا کافی سمے لگتا تھا اور ہاں اور دیکھیے آج کل کیا ہے ٹیکنالوجی کا جب سے زمانہ آیا ہے تو دیکھیے کسی کو اپنے کو بات کرنی ہے کیا کوئی میسج کرنا ہے تو ترنت موبائل نکالو اور میسج کر دو ادھر سے ترنت آ جاتا ہے ایک منٹ میں سارا کام ہو جاتا ہے تو اس کے بہت بڑے فائدے ہیں اور دیکھیے آج اب ہم اور آپ جو بات کر پا رہے ہیں وہ بھی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی کر پا رہے ہیں تو ٹیکنالوجی کا ہمارے جیون میں بہت بڑا جو ہے نا یوگدان ہے لیکن دیکھیے آج کل کیا ہے لوگ اس کا کچھ غلط استعمال کر رہے ہیں جو جیسا کہ ہم کو
تو بات فرمائی بھائی جان بھائی جان اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے لال جی جو ہے نئے تعلیمی نظام کو مکمل طور پر بدل دیا ہے آج اسٹوڈینٹس آن لائن کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں بائی جان ڈیجیٹل بکس پڑھتے ہیں اور ایجوکیشن ویڈیو دیکھ کر اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں سمارٹ کلاس رومز اور پروجیکٹرس کی وجہ سے پڑھائی ہیں جو دلچسپ اور سمج سمجھنے میں آسان ہو گئی ہے انٹرنیٹ کی مدد سے دنیا بھر کی لائبریریز اور ریسرچ مٹیریلز تک ممکن ہو گئی ہے میڈیکل سائنس میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت بڑی ترقی ہوئی ہے بائی جان آج ڈاکٹرز ایڈوانسڈ مشینز کی کی مدد سے بیماراریوں کی تو جو ہے جڑ تک پہنچتے ہیں جیسے کہ ایم آر آئی کرتے ہیں سیٹی اسکین کرتے ہیں الٹراساؤنڈ جیسے تو ٹولز نے علاج کو زیادہ آسان بنا دے آن لائن کنسٹ یہ جو ہے اگر ہم دیکھیں گے موبائل فون اور انٹرنیٹ نے رابطے کی طریقے خو بالکل بدلتی ہیں آج ہم ویڈیو کال ای میل اور سوشل میڈیا کے ذریعے چند سیکنڈ اس میں اپنے پیغام کسی بھی ملک بھیج سکتے ہیں بھائی جان اس اس سے نہ صرف وقت کی بچت ہوتی ہے بھائی جان لوگ ایک دوسرے کے قریب بھی رہتے ہیں دنیا پہلے سے زیادہ متاثر ہو چکی ہے بھائی جان بھائی جان اسی طرح بھائی جان آپ ٹھیک ہے نا بھائی جان
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
بالکل اسی طرح ہاں آپ فرمائ
ہاں دیکھیے نا جیسے آج کل کیا ہے کہ لوگوں کو نا کہیں جانے کے لیے کسی کو پوچھنے کی آوشکتا نہیں ہوتی ہے پہلے جس لوگوں کو کہیں جانا ہوتا تھا تو لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ ادھر کا راستہ کدھر ہے کیسے ہے بار بار پوچھنا پڑتا تھا لیکن دیکھیے جب سے ٹیکنالوجی ہے تو جو میپ ہیں ہمارے وہ چلتے ہیں تو اس سے کسی کو بھی ہم کو نا پوچنے کی آوشکتا نہیں ہوتی ہے ہم اس کو جیسے میپ کو اوپن کر رہو اپنی لوگ کیشن ڈالو سیدھے چلے جاؤ تو پہلے لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی تھی جیسے مان لیجے کہ کوئی ویکتی جا رہا ہے اب اس کو کسی کو راستہ پوچھنا ہے جیسے دو راج دو راستے کہیں پر ہوں اور وہاں پر اگر دیکھیے کوئی بندہ نہ ہو تو پھر وہ تھوڑا کنفیوژن میں آ جاتے تھے مشکل میں آ جاتے تھے کہ کدھر جانا ہے سوچتے رہتے تھے کھڑے رہتے تھے لیکن آج کل ایسا نہیں ہے
ب ج اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے کاروبار میں کاروبار میں بھی جو ہے جو یہ جو ٹیکنالوجی بہت اہم رول ہے اس اگر ہم دیکھیں گے ا آپ کو میں بتاؤں کہ کاروبار میں ٹیکنالوجی نے بزنس کے طریقے کو بھی بدل دیا ہے آن لائن شاپنگ ڈیجیٹل بینکنگ اور آن لائن پیمنٹ سسٹم کی وجہ سے لوگ گھر بیٹھے ہی خرید و فروخت کرتے ہیں بھائی جان کمپنیز ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنی پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں اور بہتر خدمت فراہم کرتے ہیں باجان بھائی جان چھوٹی خبر جو کاروباری بھی انٹرنیٹ کے ذریعے آپ نے پروڈکٹ دنیا بھر میں فروخت کر سکتے ہیں بھائی جار بھائی جان زرات میں بھی اگر ہم دیکھیں گے جو ٹیکنالوجی ہیں ماڈرن کا بہت اہم رول ہے ماڈرن مشینز اور سائنٹیفک طریقوں کی وجہ سے زرعت میں پیداوار بہت بڑھ گئی ہے بائی جان ب جاں فارم مرس بہتر بیچ ارگیشن سشٹم اور ویدر فارکسٹنگ کی مدد سے زیادہ فصل حاصل کرتے ہیں ب بھائی جان اسی طرح صنعتی اداروں میں رابورٹز آٹومیٹک میشینز کی وجہہ سے کام تیز اور زیادہ معیاری ہو گیا ہے ٹیکنالوجی کی لیکن کچھ نقصانات بھی ہیں بھائی جان ہر چیز کی طرح ٹیکنالوجی کے کچھ نقصانات بھی ہیں موبائل اور انٹرنیٹ کی اگر ہم دیکھیں گے غیر ضروری استعمال وقت کا ضائع کرتا ہے سوشل میڈیا کے کی عادت تعلیم اور صحت دونوں پر برا اثر ڈال سک سائبر آب دیکھیے نا آج سائبر کرائم ہیکنگ آن لائن فراڈ بھی ٹیکنالوجی کی غلط استعمال کی مثال ب ج بچوں کا زیادہ سکرین ائم ان کی صحت اور نظر کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے بائی جان
ہاں جی بالکل بالکل صحی فرما رہے ہیں آپ کیونکہ دیکھیے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اسی طرح کسی چیز کے دیکھیے جتنے فائدے ہوتے ہیں اتنے ن نقصان بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز دیکھیے کوئی چیز نہ تو ہمارے لیے نقصان داک ہوتا نہ فائدے مند ہوتی ہے بس اس کا یہ ہے نا کہ اس کے ہم اس کا یوج کس پرار کر رہے ہیں اس بات پر جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیکنالوجی دھی فائدے مند بھی ہے اگر کوئی اس کا غلط استعمال کر رہا تو انہوں نقلام دائک بھی ہے مان لیجے کوئی بندہ ہے سگر وہ چوبیسوں گھنٹے اگر فون پر لگا ہے تو دیکھیے اس کی آنکھیں خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے حثت خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے ہاں تو اس سے بچنے کے لیے ہم کو نا اس کا جو ہے نا اپیوگ اتنا ہی کرنا چاہیے جتنی اس کی آوشک ہے نا کہ اتنا کہ دیکھو لگے ہوئے ہیں پتا ہی نہیں ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ دس دس گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے جو ہے کےول ریل اسکرال کرتے رہتے ہیں تو اس سے ہم کو بچنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہماری صحت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹیکنالوجی سے
بالکل بالکل بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے آ اگر ہم دیکھیں گے آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی اللہ کی ت ہوئی عقل اور انسانی محنت کا بہترین نتیجہ ہے اس نے زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب پیدا کیا ہے اور انسان کے لیے بے شمار آسانی پیدا کی ہے اگر ہم ٹیکنالوجی کا صحیح اور ذمہ داری استعمال کریں تو یہ ترقی کامیابی اور خوشحال کا ذریعہ بن سکتی ہے بیاان وہ اسی لیے ہمیں ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے مگر اس کا غلط استعمال کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے بائی جان بائی جان آپ سے جو ہے وہ بات کر کے اس ٹیکنالوجی پہ ہم نے بہت کچھ سیکھ کا آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا بھائی جان بھائی جان ہمیں مطلب اسی طرح جو ہے اپنے بچوں کو اتنا یہ جو موبائل فون وغیرہ استعمال کرنے نہیں لینا چاہیے اور اس کا جو ٹیکنالوجی کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ ہم آگے بھی اسی طرح کسی موضوع پہ بات کریں گے
جی جی جی اللہ حافظ شکریہ